وعلیکم السلا السلام علیکم
اب ٹھیک ہو
السلام علیکم عنی السلام کی جواب تود
میں نے دیا جواب السلام و علیکم السلام
جیؤ ٹھیک ہو
جی ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ تال سبٹھیک ہے کیا کر رہے ہو
ایسے ہی بہ رہا تھا آپ کیا کر رہی ہو آپ شاید ابھی بھی برتن دھو رہی ہو
ارے نہیں
پھر
میں فریج کے پاس بیٹھی ہوں م میں کچھار میں کچھارے
آپ نے اسنیپ ہی نہیں بھیجا بھیجی بھیجی
چلیے چلیے ٹھیک ہے
ہاں جی ہاں اور آپا
اور آپ نے کھانا کھایا
ابھی نہیں ابھی آئیں گے آپ نے سارا کہ
میں نے ابھی نہیں کھیا کیا ہی بس
اچھا ٹھیک ہے بیسے بیسے آپ نے ہلو ہلو
میں ایک آپ کو پتاہ ہے میں ویڈیو اٹھاتی ہوں نا
آپ کو تو اب آواز ہی آ تھے میں ویڈیو اٹھا رہے تے لیکن میں نے آپ بیائ کیایا
اچھا ٹھیک
میں آپ کو اس کے بعد بھی دوں گی آرام سے
چلیے ٹھیک ہے
ہاں ہاں میں آبہ آ جر بھی جو گی
در کون کون
ہم بہن میں اور دادی اور کون
بس باقی تو وہ نہیں آئے کھانا کھان
کون
گھر والے نا با با وغیرہ
ب بائی تو دور ہے وہ کہاں آ سکتا ہے ابھی
ہ
ہلو
بائی دور ہے وہ یہ کون تھا
ہے نا مہمان آئے کوئی گھر پہ
اچھا
جی جی بتائیے بتائیے آپ
تو
وہاں پہ کو آنا ہے
ج ب
یہی کیا بتا رہی ہے
کچھ میں ہم شیر ڈال رہے تھے دھوپ میں
ہاں
اور آپ سو کو کیا سبزی بنی تے آج
میں میں نے نہیں ک ابھی سبزی نہیں کچھ ہوگا بنے چکن وغیرہ
اچھا ٹھیک چکن
ہاں
کل شام کیا تھا
کل شام ہمیں بہت خوچھ تھا ابھی کہاںب یہاں دیک کہ کیا تھا
اچھا ٹھیک ہے آپ نے کل شام گھر میں کایا کھانا یا نہیں آ
میں نے کھایا ن نہیں حال میں
اچھا ٹھیک
تبھی تو پتا ہے یاد ہی نہیں یہ کل کیا بنا تھا میں نا سوچ رہا تھا یہ
اچھا اچھا ٹھیک ہمیں بھی کل بہت کچھ تھا
اچھا ٹھیک کیا کیا تھا ویسا
ہانا جو واازوان میں ہوتا ہے وہ سب کچھ ہے
آپ کو باز نہیں ہوتا
ہاں ہاں ہمیں بہن کو گھر جانا تھا
آ
اسی لیے
ایکیک
ہاں ہاں ہاں وہ تو گئی گیارہ بجے شام
ٹھیک
ہاں پھر ہم نے کھانا کھایا پھر ہم لگ بھگ تین بجے سوئے
ت آپ کیا کر رہی تھی تین بجے ت
ایسیے ہوتی ہے نا گھر
تین بجے تک
ہاں ہاں
تو دو بیس پہ ہی اذان ہوتی ہے آپ تین بجے سےوئی
دو بیس پ کہ ہوتی ہے ٹو فورٹی پہ ہوتی ہے
ہاں ٹو فورٹی پہ ہے
ہاں ہاں
اچھا ٹھیک
ا کر کو ب ج ہو میں بہن کو بتا رہی تھی ایسے اس کو بھی نہیں ہوا ہے یہ بول رہ ہے میں فون چلا رہی کہ یہاں سے آزاد ہوئے
کون
میری کہن
ہوں سٹ ہی
مجھے بھی پتا ہی نہیں چل وہیں چلا رہی تھی ن فون یہا عزاگ ہو میں سمز یہ کون سی عزاگ ہے
ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیے آپ آپ نے سارا کام خزم وغیرہ کیا گھر پہ
ہاں ہاں
سارا
ہاں ہاں
ٹھ
ہوں اب ہمارے اسکول بھی کھل جاتے ہیں نا
کیوں آپ کو کیا کرنا ہے اسکول جا کے
کیوں اسکول میں تو پڑھنا ہوتا ہے ہر ایک کو
آپ بھی آپ بھی پڑھتی ہو
ہاں
اچھی بات ہے
سم نہیں کون دوں جی تم نہیں پڑھتے ہو
بیٹھا ہوتا
اچا باسےک ہوتی بیے ک
ہاں بگار ہی سمجھ لیجے
ہ ہ ہ کیوں آپ کچھ کام کام وغیرہ کیوں نہیں کرتے ہو
ج
ہ کوئی کام وغیرہ کیوں نہیں کرتے
آپ کون سا کام کرو جی
کوئی
کو بھی مطلب جیسے
مطلب نا پڑھنا ہی اگر پڑھو گے نہیں تو پھر اپنا ہی کچھ کام کرو جیسے میرا بھائی پڑھتا بھی ہے اور کان پہ بھی جاتا ہے
اچھا ٹھیک دیکھیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے آگے
آپ کوئی کام کرتے ہو کیا
ہ کوئی نہیں دن بھر کر سے ہوتا وہ بیٹھا
چ اچھا ٹھیکسا کیا اچھا اچھا
سے اچا گھر کا کا یہ
یہ میں کمل دال رہی ہوں دیوار میں یہ چلتی ہی نہیں ہے یہ بقی رہے یہل نا جو جو نا میٹ ڈالتے ہے نا وہ بڑے بڑے کمل سیر
آپ کو بتایا مجھے کتنی بھوک لگی کسم سے
کتنے
مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ملب اپنا ہاتھ سے زیادہ
کوئی بات نہیں اس کے بعد ایک اور کریں کہ سراپ کھانا کھان
جی چلیے ٹھیک ہے جو آپ بتائیے
یا دو اگر مانو گے تو
ل آ پہنچتے ہیں اصل میں اگر مجھے
آ رہا ہے وہاں پہ
شور ہے نا میں گیم کھیل رہا تھا ایکچولی
بہت زیادہ شور آ رہا ہے
بہت زیادہ مطلب نہ نہ سن رہ میری وہ آپ کی آواز
بس
نہیں ابھی بھی آ رہ گا بس ابوی بند ابوی بند ہاں نہیں ابھی بھی آ رہی ہے
کو سا چ اور
یہ ہشور میں کچھ کرخ ہو رہا ہے
نہیں میں نے تو کی گیم بند
کچھا آ
ہاں جی
ویسے یہ گیم آپ کیوں کھیلتے ہو ویسے آپ کو کیا ہے
کیا نا میں نے ایسسی ہی کھیلی تھی وہ والی گیم کیا بولتے
فری فائر م آپ کو پتا ہے میرے بھائی نے کل ایک آئی ڈی لی پینسوں کی لگ بھگ تین ہزار کی
کیا اور چھٹی بر میں
ہاں ہاں اے آئے ڈ گائی تین ہزار وہ بول رہا تھا کھیلنا مطلب ایسا ہے
آپ کو پتاہ ہے یہ نا ایمادب پھر سے مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے آئے لیکن آئے ہو پھر سے
کس میں
قسم سے
یہ د گ تھا گار
نہ یہ کہاں گیا تھا یہ تو نکلا تھا یہاں سے پتا نہیں پھر کہاں گیا
اس کو مطلب گھر نہیں جانا ہے
خبر مجھے نہیں پتا میں نہیں کرتا ہوں اس کے ساتھ بات
اچھا اچھا لڑائی ہے اس کے ساتھ
ہاں اس نے بتایا تمہاری اور میری فرینڈ شپ آج سے ختم میرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہ بے گار گ
چ میرے ساتھ تو پھر بھی ہے نا
ہاں وہ تو تیرے ساتھ لیکن میرے ساتھ اس کو کچھ نہیں ہے اب اس نے ہی بتایا خود بولا کہ مجھ سے بات نہیں کرنا آج کے بعد تمہاری اور میری فرینڈ شپ ختم
لیکن یہ نا وہ دھون بچا ہے
ہاں یہ ود وہ نہیں را چھوڑو اس کو بھی
ہاں
اس نے اتنا سا بولا مجھے
کوئی بات ہے یہ چھوٹ ہے
جٹی جی
لیکن یہ آیا کہاں تھ یہ مطلب بارامولہ سے واپس آیا
پتا نہیں ب چھوڑی اس کو اتنے اس نے اتنا سا بولا مجھے مجھے اتنا برا لگا
یہی تو میں کل بھی بول رہا تھا نا آپ کو پتب بری لگی میری کوئی بات اس کو بتاؤ آج مجھے لگی پی
اور بتائیے آپ آپ نے کھانا وغیرہ کا
اس نے کھانا وغیرہ کھائے ہے
پتا ہے
نہیں میں نے تو ابھی نہیں کھایا
کیوں
ابھی ٹائم ہے نا
لیٹ تو ہو ابھی کون سا ٹائم ہے دو بجے ہے
ابھی ہمیں کل کا وہ کیا چون وغیرہ بھی گرم کرنا ہے
اچھا ٹھیک ہے آپ نا اس آدمی کال نہیں کرنا ٹھیک ہے
کیوں
میں بتاتا ہوں وہ کہی
کوئی بات ابھی بھی آپ نے یہی بتایا نا پھر چالیس منٹ کے بعد آپ حاصل ہوئے
نہ نہ میں نے آپ کو بتاتا ہوں چک کرکے کھ یہ کھائیے آپ کھانا وغیرہ میں بعد میں بات کرتا ہوں اللہ حافظ